بائے ہلو ہیلو
ہیلو ہائے
کیس لی ہے
میں ٹھیک ہوں تم کیسیے ہو
وہ بھی ٹھیک ہوں ت میںیں تھھیپلی پس
کیا چیز
ہییک ل
ہاں مجھے مجھے ویسے تو میں نے بنایا نہیں تمہیں آتا ہے بنانا
نہیں میں تو بناتی ہوں تو ہی اچھا میں نے بنایا بھی ہے میں نے انسٹنٹ پلیس جو آتا ہے دیکھنے کا میں نے اس سے بنایا ہے اچھے لگتے ہیںالی کی چٹنی ہاں ناریل کی چٹنی کے ساتھ اور پھر چٹنی ناریل کی ج
ہوں تمہاری آواز بہت دھیمی آ رہی ہے
میں ناریل کی چٹنی بناتتی ہوں ت
ہاں میں اس کے ساتھ بناتی ہوں نا اڈلی کے ساتھ یا ڈوسے کے ساتھ ڈوسے کے ساتھ کیا زیادہ تر میں
ہاں ناریل کی چٹنی کیسے بنی گا
ناریل کی چٹنی گری لو کچی گری آتی ہے نا وہ پوری جو آتی ہے جس میں پانی رہتا ہے وہ والی براؤن والی وہ والی کراؤ اور اس کو نکال لو یا وہ نکال کے بھی دے د گری لو اس میں مرچ ڈالو بہت سے لوگ وہ ڈال دیتے تھے مونگ پھلی یا تھوڑی سی چنے کی کے لیے ہاں بہت تھک کے لیے اور تھوڑی سی ادرک ک مرچ اس کے ساتھ گرائنڈ کر لو اسے اور پھر توتا لگانا ہے مین تیل لو ڈرائی ڈالو اس میں کری پتا ڈالو اور لال مرچ خدی ڈالنی ہے تو لال مرچ خدی ڈال دو اور پھر تڑکا لے کے اور جو پیسا ہے گری کا وہ اس میں مکس کر کے اور اس کو تڑکا لگا دو تیار ہو جاتی اچھے سے مکس کر لو اس کے ساتھ ڈوسا بھی اچھا لگتا ہے چٹنی کے ساتھ ڈوسا ہاں ہاں
جو ڈوسے کا اندر فلنگ بتے ہیں نا اس کو بس آلو کی فلنگ یا پھر پنیر کی فلنگ وہ الگ سے بناتی ہے ادر وائز جو ڈوسے کا بیٹر ہوتا ہے وہ انسٹنٹ صی بناتی ن ایزی پ جاتا ہے جلدی بن کر جاتا ہے اور جس کاف ہوتی ہے نا آلو کی تو آلو کی جیسے آ آو کو بتا بناتے ہیں آلو بوائل کر لو پھر اس کو کیا بولتے ہیں مطلب زیادہ میش نہیں کرو کہ تھوڑے ہلکے سے کیوبس رہیں اس میں چھوٹے چھوٹے سے زیادہ باریک بھی نہیں زیادہ مھوٹا بھی نہیں پھر اس کو زیرہ لال لیں لال کڑی مرچیں اور ڈرائی کڑی پتے سے ہے نا آلو کی چونک لگا دو بوار کو تھوڑا سا پھر اس کے بعد اس کو اسٹف کر دو ڈوسے کے اندر ڈوسا پلاؤ پھر جب وہ ون سائڈ سے گپ ہو جائے تو دوے کا جو اپ نے اسٹف رن بنائی ہے وہد اور ویسے اسی ہمارے لی پنیر کے ساتھ بھی ہوتا ہے پنیر والے میںیر تھوڑے سی کبھی ہے نا ہری مٹر ہوتی ہے نا
ہاں ہاں اس کو میش کر کے ڈال دوں ہاں ٹیسٹ اچھا اچھا آلو کی وہ آلو کی اسٹفنگ بناائے تو اس نے میں نمبو بھی ڈالو تو اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا چ پٹاسا ہے میں تو نیمبو بھی ڈال دیتی ہوں
ہاں جب کبھی میرے پاس نیمبو نہیں ہوتا تو میں اس کے الٹرنیٹو میں وینیگر یوز کر لیتی ہوں اور نیمبو کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو نہیں ہو نبو پن سکم کرال چ میں ری وینیگر ڈال دیا کیونکہ ونییگر کو بھی اچھا لگتا ہے ونییگر سیلیڈ میں کھاؤ گا ڈال کے کما تو اسے ملاپ نہیں ہے ونییگر میں سوری انینب میٹر ک کر کے تھوڑا سا ونییگر بھی ڈالتے نا تو بھی ٹیسٹ اچھا
ہاں میں تو وہا وہ ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں یہ سوجی سوجی بھی انسٹنٹ اڈلی بنتی ہے سڑکے والی وہ بھی بہت اچھی اچھی لگتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں سوجی اور دہی اور نمک ملا کے رکھ دیتی ہوں آدھے گھنٹے کے لیے چھوول دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر جب وہ آدھا گھنٹہ نکل اس کا بھی تڑکا بناتے تیل میں رائی ڈالو اور تھوڑے سا کاجو ڈالو اور وہ چنے کی تھوڑی سی دال آدھی چمچ ارد کی دال اور وہ کیا بولتے ہیں کری پتا اچھے سے ڈال دو اور بہت سے لوگ کاجو ڈال ہاں اڈلی کے چونک لگانے کے لیے بہت سے اور پھر وہ جو بیٹر تیار کیا نا اسی میں مطلب ٹھنڈا کر لو اس کو تڑکے کو پھر اس کو اس میں مکس کر دو اور پھر انا پانی تو میں ڈالنا ہوں نمک اپنے حساب سے اور پھر اس کو سانچے میں ڈال ڈال کے اس کو اسٹیم کر لو پندرہ منٹ تو کم سے کم دھیمی آنچ میں پندرہ پہلے میڈیم آچ پھر دھیمی آنچ پندرہ منٹ وہ بھی تیار ہے اس کے ساتھ وہ گری کی چٹنی سانبر کی چٹنی لال چٹنی بھی ایک بنتی ہے نا ٹماٹر کی اور پیاز سے
نہیں لج لال کھڑی مرچی کر وہ آ
ہاں اس سے بنتی ہے ٹماٹر سے بنتی اس میں بھی کشمیری لال مرچ ڈال دو اچھا لگتا ہے
ہاں ب کلر کے بھی کچھ مجھے جانا چاہیے
ہاں تو وہی اور
چٹنی ہےس لیے لال لالی چٹنی ہے نا دال چاوول توسانتی ہے اچھی یہ ہم نا تو ڈھاا اسٹائل دال بنتی ہے تو اس میں کیا کرتا تو کڑا کی دال اگر اپ میں ایک کپ کڑا کی دال ہے تو صرف ایک مٹھی نونگ کی دال
اچھا
ہاں دونوں کے ساتھ میں نا بگا دوں پھر اس کو ہے نا صرف ایک ایک یا دو بصل میں دال گل جاتی ہے اور جب دال کو سیٹی دو نا مسل دو تو اس میں ہے نا تھوڑا سا کیا بولتے ہیں لہسن کاٹ اور ایک دو ہری مرچیتار دو اس میں ہلدی نمک اور ایک الائچی ہری الائچی ایک ایک یا دو لونگ اور ایک یا دو ایک بڑی الائچی اور دو تیز پتتا ڈال کے دو ایک رسل دے دو پھر اس کو دو بار وگاتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتی ہے ایک بار تو ہم بگاتے ہیں پیاز اور ٹماٹر زیرے سے زیرہ ڈالا کرنا پیر میں اسس میں ٹماٹر اچھا جے گل لو سوری زیرہ ڈالنے ب پیاز ڈال دو اس کو ہلی سی براؤن ہو جائے تو پھر اس میں ٹماٹر ڈال دوو اس میں سوتے کر لو اچھے سے ایک بخار یہے دے دو پھرھر اس ایک فائنل بننا ہے تھوڑی لال مرچوں کی دیتے ہیں اس میں تھوڑی سی کسی لال مرچ ڈال د نا تھوڑی لال مچ دال کا کلر ایسا آتا ہے ان سے ڈھانابے کا ہوتا ہے بہت اچھی لگتی ہے بس یہ سال زیادہ بوٹو نہیں
اس کے سائڈ سائ سائڈ میں کیا لیتی ہو ملبچ اچار وغیرہ اچار یا پیاز وغیرہ نیمبو میں لگو گے
اس کے بارے میں آ بہت ساری ورائٹی بنتی ہے پاپڑ بھی خے
ہاں پاپ اچھے لگتے ہوں گے اس کے ساتھ اچھا دال چاول کے ساتھ اچھا زیادہ ٹیسٹی لگتا ہوگا نا پاپ یہ نا
ب سب اچھا لگتا ہمارے پل رائس نہیں بنتا ہمارا ہا رائس ہی بنتا
اچھا زیرا رائس اچھا زیرا رائس کیسے بناتی ہوں
ہم زیرہ رائس دو تین طریقے سے بناتے ہیں ایک زیرہ رائس ہم ڈائریکٹ تیل ڈال کے زیرہ ڈال کے اسی میں چاول ڈال کے پانی ڈال کے پریشر لگا دیتے ہیں ایک زیرہ رائس ہم بناتے ہیں تھوڑا سا بالکل ذرا سا زیادہ نہیں کہ ہیوی ہو جاتا ادرک لہسن زیرا ڈال کے تیز پا ڈالا بڑی الائچی ڈال کے ایک بڑی الائچی ڈال کے ادرک لہسن ڈال کے تھوڑا سا م ہلکا سا اس اسل چلی جائے پھر اس میں چاول ڈال کے پریشر ہیںس
اچھا
وہ بھی ہے لیکن یہ چاول جو یہ والے جو چاول ہیں نا والے یہ کبھی س سالن ہوا کوئی ویج نان ویج کری والی ڈش ہوتی ہے اس کے ساتھ اچھے لگتے ہیں باقی یہزیرا رس اور دال چان کے ساتھ ہی اچھے چلتے ہیں بھی اچھھی بھی ہے
چاول تو اس کے ساتھ بھی یہ زیرا رائس وغیرہ جیسے چھولے ہو گئے ہیں اس کے ساتھ بھی بہت ٹیسٹی لگتے ہیں چھولے کے ساتھ
ہاں
چھولے چاول چھولے بھٹورے
بھی اھ
ہاں
اگر لٹ میں لائٹ کھانا کھانا ہے تو چھولا رائس بھی کھا سکتے ہیں زیادہ ہیوی بھی نہیں جاتا اور زیادہ ل بھی روٹی بنانے کا من نہیں ہے ہاں ج
ہاں چھوولے
ر ایک ف ر ریڈی سے بناتے ہیں تو مارکی ریڈی ہوتی ہے اور ایک ریڈی ایسے جب ایکسٹرا چاول ب جاتے ہیں تو اس میں فرائی کر لیتی ہوں
ہاں اس میں
سٹرا ایکسٹرا جو چاول بچ گئے ہیں نا ان کو اچھے سے نا پھوڑ دو مطلب باریک نہیں کرو کوکر میں جو سیٹ ہو جاتا ہے نا تو اس کو پھوڑ کے برابر کر لو کو پوری طر اپ ان کو کاٹنا ہے پیاز ہری مرچیں ٹماٹر ٹم اپ میں چ تیل ڈال کے زیرا ڈالیں گے زیرا جب چٹ چٹر کرنے لالیں دو تین پیاز ڈال دیں گے دو تین نیز کڑی پتے کی ڈال دیں گے ج بھی مس کر پ آ گ اور اچھی کوانٹٹی میں ٹماٹر ڈالو نا تو بہت اچھی ہوگی ہے کا لال مونگ
اچھا فرائڈ رائس میں جیسے بنا ہو تو اس میں انڈا بھی ڈال سکتے ہیں انڈے سے بھی تو بس انڈا تر لو اس کو چھوٹے چھوے ٹکڑوں میں کر لو بالکل اور پھر وہ بھی ڈالو تو وہ بھی اچھا لگتا ہے اور سویٹ کن ہو گیا یہ سب ڈال دو سویٹ کن کیپسیکم یہ سب بھی اچھا
خ جو چ چ بنتا ہے نا فرائڈ رائس وہ اس میں اچھا لگتا میں نے کامن ایسا یہاں پر س کرتے ہیں اس کو بتا رہی تھوڑا سا پینٹس کی فرائی کر
ہاں مونفلی ہاں م پھی تو اچھی لگتی ہے
اور جو تم بتا رہیم کورین اس کا یہ ہے کہ کیا بولتے ہیں اس میںپ ہوتے ہے نا اس کے اسپن آتے ہیں نا گن گ
ہاں اسپرنگ انن
ہاں اس کو بھی تھوڑا سا کٹ کر کے ڈال دو اور وہ بولتے ہیں یہ سب چیزیں ڈالی کیپسیکم وغیرہ ڈال دو وینیگر ڈال دو وینیگر اچھی کوانٹٹی میں ڈالو تھوڑا سا سالٹ ہی زیادہ اچھا ہوگتا ہے تو کیسا بناتی فرائڈ رائس
میں میں تو کیا کرتی ہوں یہ سبزیاں ساری چاپ کر لیتی ہوں جیسے پیاز ہو گئی کیپسیکم ہو گئی اسپرنگ انین ہو گئی کن سویٹ کن یہ سب کاٹ واٹ کے رکھ لیتی ہوں پیاز بھی کاٹ لیا اور پھر تیل لیا اس میں ہاں لہسن بھی ڈالتی ہوں لہسن اچھی کوانٹٹی میں بال کر کے پہلے تیل ڈالا پھر لہسن ڈالا اور پھر اس میں وہ چاول بھی بوائل کر کے الگ سے رکھ لو بہت زیادہ چاول کو اوون میں کوک نہیں کرنا ہے تو پھر وہ تیل ڈالا
کرتی ہے نا
تیل میں وہ لہسن ڈالو اس کے بعد پھر وہ پیاز جو رکھی ہے وہ پیاز کو براؤن نہیں کرنا بس ہلکی سی پنگش پنکش ہو جائے کرنچ رہے اس میں پھر کیپسیکم اور وہ کن اور گاجر جیسے گاجر کو بھی لمبا لمبا پتلا پتلا کاٹ کے وہ ڈال دو بس ہلکا سا سٹ کر لو اس کو پھر اس میں وہ وہ پھر ایک مطلب سویا سوس ونیگر اور وہ کیا بولتے ہیں کالی مرچ بہت سے لوگ ہری مرچ بھی ڈالتے ہیں لیکن کالی مرچ سے بھی اور ریڈ چلی سوس یا گرین چلی سوس سے ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اگر آپ چاہو تو ایک انڈا بھی الگ سے فرائی کر کے باریک باریک وہ اس کو چوپ مطلب چوپ کیا وہ اچھے سے اس کو وہ کر لو چھوٹے چھوٹے چنکس میں کر لو اس کو سائڈ میں رکھو پھر وہ سویا سوس اور ونییگر اور ریڈ چلی سوس یہ سب ڈالو اس سے پیاز جو کیپسیکم وغیرہ تھی نا اس میں مکس کر لو ایک منٹ بس اس کے بعد پھر چاول ڈال دو چاول ڈال نے کے بعد وہ اس کے وہ چاول کے ساتھ مکس کر دو اور پھر وہ اسی میں انڈا ڈال دو اور وہ کیا بولتے ہیں اسپرنگ انین تو آخری میں پلتی ہے نا جب پک جاتا اور نمک ڈال دو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور مکس کر لو دھیمی آنچ میں کر کے بند کر کے رکھ دو اور پھر جب ہو جائے تو پھر اسپرنگ انین اوپر سے ڈال دو تو اچھا ٹیسٹ ہی لگتا ہے